وعلیکم اللام ٹھیک ہو
چسے
اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شک شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اچھا سے
اور بتاؤ کیا ہاں نہیں میں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ میں نے بازار سے کچھ آڈر کیا
یہ سب مت کھایا کرو اس سے بیمار ہو جاؤ اک
ارے کچھ کچ نہیں ہوتا
ہاں تو بولو گے کچھ نہیں ہوتا ہے ابھی تو آپ کو مزہ آئے گا کھانے میں ابھی تو آپ کھاؤ گے لیکن آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گا اس سے کتنے نقصانات ہے
ہاں ایک حساب سے تو میں بھی اگر سوچ جو تو نقصانات ہی ایک تو
آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بولوں گا
جی
ایک بچہ تھا وہ مطلب بہت زیادہ جھنک فوڈ کھاتا تھا وہ گھر کا کھانا اوپر کا پیس موموز چپس وغیرہ کھاتا تھا ایک دن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اس کو مطلب تھوڑا سا تھاب پیٹ میں درد ہے پیٹ میں درد ہوا
اچھا
بتایا اس کو ڈاکٹر نے کیا بولا
جی
آپ کو فوڈ پوائزن ہوا ہے اور آپ کے علاج کے لیے دس لاکھ لگیں گے
بہت بہت مشکلات
اسی لیے بول رہا ہوں
ہاں ایک حساب سے اگر میں بھی دیکھوں نا ایک تو گھر میں کھانا ہے کہ میں وہ نہیں کھاؤں گی ہوا وہ ضایا اور میرے پیسے جو میں نے بازار سے منگایا ہوا وہ ضایا اور میری صحت پہ نقصان انات آپ دیکھو آج کل کے لوگ کتنے فضول خرچہ کتنا کر تے فضول خرچی ايک بری عادت ہے جو انسان کو مالی مشکلات میں مبتلا کر سک رتی ہے
ہاں جیسے کہ آپ آپ بھی فضول خرچی کر میں باہر کا زیادہ نہیں کھاتا میں کھانا کھاتا ہوں گھر پہ چائے پیتا ہوں میں مطلب ویکینڈ کبھی کبھی
فضول خرچی مطلب ا بنا ریزن کے پیسے خرچ کرنا مطلب کسی کام میں نہیں ہو ایسے فضول خرچ کرنا
بالکل فضول خرچی سے مراد پیسے کو گغیر ضروری چیزوں پر ضائع کرنا ہے
ہاں اب اگر مانے تو جو کچھ بھی لاتے ہیں جنک فڈ باہر کا مطلب آپ نے باہر سے سے ایک چپس لایا سال میں آ نے ایک یا دو بار لایا وہ فضول خرچی نہیں وہ کبھی کبھی لایا اب آپ اگر روز چار پانچ چھ سات چپس کھاؤ گے اس کو بولتے ہیں فضول خرچی اور خود کو بیمار کرنا دوسری بات آپ گھر کا کھانا نہیں کھاؤ گے پیزا کھاؤ گے گ موموز کھاؤ گے برگر کھاؤ گے تو وہ تو فضول خرچی میں ہی آئے گا نا
بالکل اسلام بھی ہمیں ابتدال اور بچت کی تعلیم دیتا ہے اور فضول خرچ جسے بچنے کی ہدایت کرتا ہے
ہاں اسلام میں تو یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فضول خرچی نہ کرے کیونکہ ہمارے جو نبی تھے وہ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے تھے وہ وہی خرچ کرتے تھے جہاں پہ ضرورت ہو اور وہ زیادہ تر خرچ وہاںہ پہ کرتے تھے ضرورت مند کو دیتے تھے وہ ان فضول خرچی میں نہیں پڑتے تھے
بالکل آج کل بہت سے لوگ فیشن مہنگی چیزوں اور غیر ضروری خریداری پر اپنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف پیسے کی کمی ہوتی ہے بلکہ انسان قرض میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے
ہاں اپ جس کے پاس ہوتا ہے وہی کرتا ہے اب جو شو اف کرے گا فضول خرچی میں بھی شو اف کرے گا میرے پاس وہ ہے میرے پاس یہ ہے تو پھر وہ ادھار لیتا ہے اس سے ادھار لیتا ہے پھر دکھاتا ہے میرے پاس پیسے ہے میں خرچ کر رہا ہوں وہ بھی فضول خرچی میں آتا ہے اب جو جاتا ہے کبھی کبھی فیملی کے ساتھ کھانے اس کو فضول خرچی ہم نہیں بول سکتے کیونکہ وہ کبھی کبھی جاتا ہے اب وہ روز جائے گا کھانے پینے کے لیے وہ لائے گا فون آئی فون وہ اس کو فضول ب دیکھو میں آپ کو ایگزامپل ایک بولوں گا آپ کے پاس ابھی
جی
یہ پانچ ہزار کا
ہاں جی
فون ہوتا ہے ہے نا
ہاں ہاں ہوتے
جو اب لگے گا پچ پچاس ہزار ساٹھ ہزار کا آئی فون
ہاں ہاں
فون ہوتا
ہاں کچھ بھی نہیں
س سو خر سے
ہاں اس میں وہ تو فضول خرچی ہوئی فضول خرچے آپ کو پتہ ہے فضول خرچے ہمارے کس طرح کے نقصان کرتے ہیں فضول خرچے گھر کے بجٹ کے متاثر کرتے ہیں مطلب بہت زیادہ اس پہ مسئلہ پڑتا ہے اور مستب مستقبل جو ہوتا ہے نا ہمارا مستقبل جو آنے والا ہے اس کے لیے بہت زیادہ بڑی بڑی مشکلیں پیدا کرتا ہے کیونکہ ہمارے مستقبل میں بھی اس میں مسئلے ہوتے ہیں
ہاں ہمارے بچوں کے لیے پھر کچھ نہیں رہتا وہ بہت اسٹرگل کرتے ہیں پھر کیونکہ جو ہماری پیڑھی ہے ہماری آنے والی پیڑھی ہے ان کے لیے جب کچھ بچے گا نہیں وہ بچارے کھائیں گے کیا وہ پھر بولے گی میرے گھر والے میرے باپ میرا ماں جو میرے لیے کچھ رکھا ہی نہیں ہے پھر وہ ہم کو بھی بد دعا دیں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا انہوں نے فضول خرچی کیا ہم کو ان کے بارے میں بھی سوچ نا ہے کہ دیکھو ہمارے آنے والے
آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ فضول خرچی ہم کیسے کم کریں
فضول خرچی کم کرنے کے لیے پہلی بات ا لوگوں کو سگریٹ چھوڑنا ہے کیونکہ آج کل کے لوگ سب سگریٹ پیتے وہ بھی فضول خرچی میں آتا ہے اور ہاں م گ شوق کپرے وغیرہ یہ سب چھوڑ دا
ہاں کلور
اور زیادہ تر پیسے کمانا ہے کھانا بھی ہے پیسے بھی کمانا ہے اور پیسے بچانا ہے
بالکل بالکل صحیح بات ہمیں چاہیے کہ اپنی آمد انی کے مطابق خرچ کرے زیادہ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں ادھار لینا پڑے
ہاں جتنے پاس ہمارا بجٹ ہو جتنا ہمارا طاقت ہو اتنا خرچ کرے
اور ہاں ہر قدم پہ ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلے لینے چاہیے کیونکہ ہم جلدی بازی میں ہم مطلب کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے بہت جلدی فیصلے لیتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت برے اثر ڈالتے تے
ہاں بول رہا تھا نا میں ابھی کی دکھاوا نہیں کرنا چاہیے لکھا ہوا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مار ڈالتی ہے
آ کرتی ہے بچت کی عادت بچت کی عادت انسان کو مشکل وقت میں مدد دیتی ہے اور اسے خود مختار بنا دیا
جو آج کل کا فضول خرچی ہوتا ہے نا جو یہ گیمس وغیرہ میں پیسے اڑاتے ت جو ابھی اڑاتے ہیں پھر پھانسی دیتے جب فضول خرچی کرتے قرضہ ہو جاتا ہے پھر یہ سوسائڈ کرنے لگ جاتے ہیں پانی میں کو آج کے کے انسیڈنٹ دیکھو آپ کتنے پانی میں چا رہے ہیں
ہاں آج کل کے واقع اتنے ہیں اتنے واقع ہے کہ آپ دیکھو اگر کوئی انسان گیم کھیلے گا نا پھر اس کو قرضہ چڑھے گا مطلب اتنا قرضہ وہ چڑھائے گا اتنا وہ گیم کے عادی ہوتے ہیں کہ ان کو پت نہیں ہوتا ہمارا کتنا قرضہ چڑھا اور ہم سوچ مطلب سوچ بنا سوچ کتنے برے برے یہ لیتے ہیں فیصلے لیتے ہیں پھر وہ مطلب یہ سوسائڈ پہ وہ ہوتا مجبور خود کوشی پ
ہاں سوسائڈ پہ مجبور ہوتے اور یہ سبنا فضول میں آتا ہے اگر ایک کام ہے نا پیسے جمع کرو کھاؤ پیو ایش کرو لیکن لمٹ ہر چیز کی اپنی اپنی لمٹ ہوتی ہے
ہاں ہاں
کیونکہ لمٹ سے باہر جو گیا سمجھو وہ گیا
ہاں بالکل والدین اور جو ہمارے والدین تھے اور جو ہمارے اساتذہ اساتذہ مطلب استاد وغیرہ جو ہے نا ان کو بھی چاہی کہ بچوں کو بچ سے ہی پیسے کی قدر اور بچت کی اہمیت سکھائے
ہاں یہ بات تو ہے آج کل کے اسکولوں میں یہ سب تو سکھایا نہیں جاتا کہ پیسے کی بچت کرو آج کل کے اسکولوں میں بس یہ بولتے ہیں کہ وہ لاو یہ لو مگر جو یہ والدین ہوتے ہیں نا یہ اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ فضول خرچی مت کرو میرے باپ بولتے پاپا بولتے ہیں کماؤ اپنے لیے اپنے مکان بناؤ سب کچھ کرو جب پھر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ ایش کر سکتے ا لیکن اس ٹائم بھی ہر پ تک
ہاں اس طرح ہم ایک ذمہ دار اور کامیاب معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں نا
ہاں بنیاد تو رکھ سکتے ہیں اور ہمارے جو جسم میں ہمارا جو آپ ہے ہم کو ایک سمجھ آئے گا کہ ہمارے پیسے کہاں پہ خرچ کرنے ہیں اور آگے والی پیڑھی کے لیے وہ سب صحیح رہے گا
آپ مجھے یہ بات ایک ب بتا سکتی ہو جی آپ فضول خرچی کو ا پ میں کیا کہنا س کہنا چاہتے ہوں
جی اور
اور فضول خرچی نہ کرے تو وہ بہت بہتر
ہاں فضول خرچی اک ن نقصان دہ عادت ہے جو فرد اور معاشرے د دونوں کو متاثر کرتی ہیں ہمیں اسے بچنا چاہیے اور اپنے پیسے کو سمجداری سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اک بہتر اور خوشحال زندگی گزار سکیں
س کہے ہ چلو آج بہت بات ہوگی پ انشاء اللہ
اور میں آپ کو بھی میں آپ کو بھی یہ بتا بتانا چاہوں گی کہ آپ بھی وہاں سے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہو ان کو بھی یہ سکھائے کہ فضول خرچی نہ کرے فضول خرچی سے سے دور رہے آپ لوگ
ہاں آپ بھی فضول خرچی نہ کیا کرو موموز وغیرہ مت کھایا کرو کھایا کرو لمٹ میں کھایا
مجھے آپ کی بات بہت زیادہ پسند آئی چلو میں نے آج کچھ سیکھا آپ سے چلو ہم ملتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ جلدی کرتے